ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام میری آواز آ رہی ہے آپ کو
جی
بڑھیا بڑھیا چلو کلی سے اور گھر
ہاں جی میرے خاندان میں سب خیریت ہے آپ بتائیے آپ کے یہاں سب خیریت
ہاں سب بڑھیا ہے سب اللہ کا رہم باقی تو تو چلی ہے تھوڑا بہت اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے
ہاں جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا نا تھوڑا گرمی کی حالت کے میں ہو رہا ہے ڈاؤن اپ ڈاؤن اپ
اور بتائیے آج کل کیا چل رہا ہے آپ کے یہاں
آج کل میرے یہاں کچھ نہیں ہے موسم بے حد سو ہو رہا ہے اس کا مزہ لے رہے ہیں اورورنہ گھوما پری وہی ہے ابھی ادھر ادھر گھوم رہے ہیں آنا جانا بنا ہی رہتا ہے ابھی میرے گھر پہ کچھ مہمان آئے تھے ان کی مہمان بازی ہوئی تھی ابھی میرا جو میرا بھائی جان ہے نا وہ باہر سے گھوم پھر کے آیا ہے
ہوں
ہوں ابھی کل نا میرا بھیا بھائی جان جو سفر پہ گیا تھا ابھی آج واپس آیا ہے ابھی
بڑھیا بڑھیا ہونا چاہیے
ہاں وہ پہاڑی سائڈ میں گھومنے گیا تھا مسجد وغیرہ پہ گیا تھا کہیں اللہ کی رحمت عبادت کرنے گیا تھا اس نے کہیں بولا ہوگا کبھی تو اپنے یار دوستوں کے ساتھ میں گیا تھا
اچھا اچھا بڑھیا بڑھیا کوئی نہ کوئی نہا اور اور کیا کہتے ہیں اور کوئی بتائیے کوئی ٹاپک بتائیے آج جس پہ ہم بات کر سکیں
ہاں آپ کوئی بھی ٹاپک لے لیجیے میں آپ سے بات کر سکتی ہوں
نہیں آپ بھی کوئی بتا دیجے میں اسسی ٹاپک پہ چالو کر دوں
ہاں بتائیے آپ کو آن لائن شاپنگ کرنا پسند ہے یا آف لائن شاپنگ کرنا پسند ہے
سچ بتاؤ آن لائن اور آف لائن دونوں سے لیکن جیسے کچھ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جیسے الیکٹرانکس وغیرہ ہے تو میں آن لائن پسند کرتا ہوں اور کپڑے وغیرہ ہیں ان کو میں آف لائن پسند کرتا ہوں ایسے ہے
ا اچھا یہ تو بہت اچھی بات ہے نا آپ کپڑے وغیرہ آف لائن لیتے ہو تو اس میں ہر ڈیزائن وغیرہ وغیرہ مل جاتی ہے اور اس میں تھوڑا سا اپنا ریٹ بھی فکس کر لیتے ہیں
ا وہ کیا ہوتا ہے کہ دیکھو اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا کم ایک تو دیکھو اس میں فائدے تھا ہ آن لائن میں بھی ف دیتا ہوں آف لائن میں ہوتا کیا ہے کہ ہم جاتے ہیں کپڑے تو ہم خود سے چیک کر سکتے اس کی کوالٹی کیسی ہے اس کا جو جو ملیہ ہوگا وہ کیسا رہے گا اور دوسری چیز ہے ہم تھوڑا سا ک وہ دکاندار اس سے ا جو قیمت ہے اس کے لیے تھوڑا مول واؤ کر سکتی ہے ٹھیک ہے نا اور ادھر سائز وغیرہ کے بھی وہ دیکھ سکتی ہے کہ سائز آ رہا ہے ہمارے کہ نہیں آ رہا ہے یا کوئی سمسیا تو نہیں ہے اور آف لائن جو آن لائن ہوتا ہے اس میں کپڑے وغیرہ کا پتا نہیں چلتا ہے کیسا ہے کیا ہے بس فوٹو ہے ا اس کے بیسس پہ ا کیسے دیکھیں کہ وہ ٹھیک ہے کہ نہیں
ہاں جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا
ہ اور تو جیسے کہ کیا کہتے ہیں کہ کہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا آج کل آن لائن میں فراڈ بازی بھی ہونے لگ گئی ہے تو میں تھوڑا آف لائن پہ زیادہ بھروسہ رکھتا ہوں
ماشاء اللہ ابھی میرے ساتھ ہوئی تھی کچھ ٹائم پہلے جب سے نا میرے کو کپڑے وپڑے خریدنے آن لائن ٹرسٹڈ نہیں رہا پھر میں بہت جو میں جس ایپ سے میرے ساتھ فراڈ بازی ہوئی تھی وہ میں نے ایپ ہی بند کر دیا اس دن جی
وہی تو اسی لیے تو میں آف لائن اور آن لائن بھی ٹھیک ہے جیسے کچھ ٹرسٹیڈ سائٹ تو میں کو تھوڑا سا وہ کرتا ہوں جیسے کہ اپنی ہاں میں انہیں کو زیادہ وہ کرتا ہوں کہ جس سے فائدہ آ رہا ہے میرے کو
جی بالکل
اور دوسرا کیا ہے کہ جو ہوتی ہے وہ ان میں تھوڑا ریفنڈ وغیرہ کا بھی ہوتا ہے جیسے میں موبائل وغیرہ خریدتا ہوں نارملی دس پندرہ ہزار تک آن لائن ہی لیتا ہوں کہ اس میں چھوٹ وغیرہ بھی مل جاتی ہے اور آف لائن لیتےئے تھوڑا مہنگا پڑ جاتا ہے تو میں تو یہ کہوں گا دونوں چیز بڑھیا ہے اپنی اپنی جگہ آف لائن بھی آن لائن بھی
ہاں اب یہ ہے نا آدمی جہاں انٹرسٹیڈ ہے جہاں جس کو اچھا لگتا ہے وہ وہی اسی حساب سے اپنا دیکھتا ہے
ہوں وہی تو باقی کا تو بڑیا ہی ہے د
ویسے آپ کو شاپنگ میں کپڑے میں ڈریسز میں کون سی ڈریس سب سے بیسٹ لگتی ہے
دیکھو لڑکوں کا تو سمپل تھا لڑکیوں کی طرح وہ تو ہوتا نہیں ہے کہ جیسا کہ دس طرح پچاس طرح کے ڈیزائن ہوتے ہمارے تو وہی گنے چنے ہوئے ہیں پینٹ شرٹ ہوتا ہے لون ٹی شرٹ ہوتی ہے ایک دو چین جو ہوتی ہے تو ادکتر ہمارا پینٹ شرٹ
ہاں آپ کو کرتا پاجامہ پسند ہے یا پینٹ شرٹ یا پھر فارمل ڈریس پسند ہے کون سا پسند ہے ایس سے پوچھ رہی تھی میں یہ ایسا کچھ ارادہ نہیں ہے میرا
ایا ہوتا ہے کہ ہر ہر جگہ پہ اپنا الگ الگ ہو جیسے پت جیسے تیوار آتے ہے نا تو ان میں کرتا پاجامہ پسند کرتا ہوں میں پہننا باقی کا س ہوتا ہے کہیں جیسے کو جانا ہوتا ہےاں میں فارمل زیادہ پسند کرتا ہوں کہیں گھومنا پھرنا ہوتا تمار جینس پینٹ شرٹ وغیرہ پسند کرتا ہوں تو ایسا کر کے میرے کو
اچھا مطلب کنڈیشن کے حساب سے اور کمفرٹیبل جوون کے حساب سے آپ ڈریسز چوز کرتے ہو
ہ وہی تو وہی تو میرے کو تو یہ کہ سارا بڑھیا لگتا ہے بس سب کیا کہتے ہیں وقت کے حساب سے ہر چیز پسند ہے
جی بالکل بنا ا کافی ا مطلب بہت سرمائے ہیں میں نے دیکھی ہیں زیادہ ر اورورت نہ ڈریسس اس آج کل بڑے بڑے نئے نئے ڈریسز پہن رہی ہیں اور تھوڑا سا الگ ہی کریز چل رہا ہے کپڑا
وہی تو تو لیڈیزوں میں تو بھائی بہت ساری ویرائٹی میں تو دوں ہزاروں ویرائٹی ہے
ہاں لیٹ ڈ سے چل رہی ہیں ابھی نہیں میرے کو تو نہیں پسند ہے میرے کو بھی فارمل ڈریسیز ہی پسند ہے وہ بھی میں خود اپنے ہاتھ سے بناتی ہوں کپڑا خرید کے
کو تو لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے
ہاں ن میرا چھوٹا سا بزنس ہے میں کپڑے وغیرہ سلائی کرتی ہوں اور تھوڑا سا مہندی آتی ہے میرے کو تو مہندی بھی لگاتی ہوں میں بکنگ لیتی ہوں مہندی کی ہاں تو پھر میرے کو فارمل ڈریس ہی پسند ہے بنا تو میں ڈیزائنر ڈریس بھی لیتی ہوں لیکن میں خود کے لیے یوز نہیں کرتی میرے کو نہیں پسند ہے وہ ہوں ب نا کچھ ٹائم پہلے میں نے اپنے لیے سلوار سوٹ خریدا تھا اسے میں نے تھوڑا سا لوجیکل اس میں مطلب آج کل جو ٹرینڈ میں چل رہا ہے اس حساب سے اپنے لیے بنایا تھا اس میں بھی میں نے دیتی فارمل کا ف رہا اور ڈیزائنر بھی ہو گیا
طریقے سے
ہاں اور نا ابھی یہ جی جینس وغیرہ پہنتی ہیں نا میرے خاندان والے الاو نہیں کرتے تو یہ تو ہم یوز ہی نہیں کرتے سوٹ سلوار اور نہ
سر بڑھیا میرے کو تو ایسا ہی بڑھیا لگتا ہے لڑکیاں تھوڑا سا وہ کھلے کپڑے پہنتی ہیں تو تھوڑا میرے کو انکمفرٹیبل لگتا ہے باقی ا لڑکیوں کی آج کل دیکھو فریڈم ہے لیکن تھوڑا بہت جو باہر کا ماحول ہے اس کو دیکھتے ہوئے تو تھوڑا میرے کو ایسا ہی لگتا ہے
ہاں نہ اب پھر اپنی اپنی چوائسیز ہوتی ہے اور ایریا کے حساب سے کرتا ہے ہمارے لوکل میں نا نہیں ہوتا نہیں پہنتے
ویسے ویسے تمہارا جو ہوں صحیح ہے کوئی نہ دیکھو ہونا بھی چاہیے تھوڑا بہت جگہ جگہ کا بازار وغیرہ رہتا ہے پتا وہاں چل جاتا ہے
ہاں میرے کو بھی میرے کو برقا پہننا بہت پسند ہے اور وہ بھی کاٹن میں اس میں بھی میرے کو کلر وائز اچھا لگتا ہے ایے مہرون کلر کا بکا میرے کو بہت پسند ہے وہ اور اس میں تھوڑا سا پورا کور بھی ہو جاتا اور سلوار کے ساتھ میں لاجواب
توپ لگتا ہے ہمم تو مطلب آپ کو کپڑوں کے بارے میں اچھی نالج ہے
زیادہ کچھ نہیں ہے جتنی تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی
ہاں مطلب ٹھیک ہے آج کل تو لڑکیوں میں تو یہ نارمل سا ہوتا ہے کہ ہر لڑکی پہ ادھکتر آتا ہے کپڑوں وغیرہ کا میرے کو تو جو لو لوگ ہیں ان کا ان کا سسٹم الگ لگتا ہے کہ بھائی ان کا تو فکس ہے میں نے آج تک پینٹ شرٹ لور ٹی شرٹ کرتا پاجاما ان کے علاوہ کبھی کچھ دیکھا ہی نہیں ہے زیادہ مطلب
ہاں وہ نا لڑکوں کے لیے تو فکس ڈریسز ہیں اور لڑکیاں لڑکوں کی ڈریسز پہن لیتی ہیں لیکن لڑ لڑکیوں کی نہیں پہن سک پہ
ارے جو میری سسٹرس ہیں نا بھائی کیا ہی بتاؤں میں ان کو میری ٹی شرٹ وغیرہ مل جاتی ہے نہ وہ ان کو پہن کے پہننا یوز کر دیتی میں تو بھائی ان سے بہت پریشان ہوں
ہاں میری خالہ ہے نہ وہ بھی ایسے ہی پہن لیتی ہے اور نہ میری جو میرا بھائی جان ہے میں بھی اس کا ڈریس ہی پہن لیتی ہوں
ہممم
اس کا ٹی شرٹ میرے کو مل جائے لوور وغیرہ جو بھی ہے ہم اس کا ایک دوسرے کا یوز کر لیتے ہیں اب وہ تو میرا نہیں پہن سکتا بٹ میں اس کا لے لیتی ہوں
صحی ہے سحی ہے ضری ہے یہ بھی تو ٹھیک ہے بڑھیا ہے گھر میں یہ تو نارمل چ ہے
ہاں چلو ملتی ہیں اگلی کال پہ آ نے کال ٹائم پورورا ہوتا ہے اللہ حفظ شکریہ بات کرنے کے لیے
جی جی شکریہ خدا حافظ